السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال
جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں
الحمد للہ ٹھیک ٹھاک اور آپ کی آواز میں بس یہی میگی بنا کے کھا رہی ہوں اور بہت ہی بیکار میگی بنی ہے
اچھا کیوں
اب میں نے میں نے مرچا بہت زیادہ ڈال دیا میرے خیال میں
اچھا کیا کیا ریسیپی تھا جو اتنا عجیب وہ تو دو منٹ میں بن جاتا مرچ چی کی تو ڈالنے ضرورت
مجھے ہاں نہیں مجھے اصل میں میں نے اصل میں ایک جگہ جیسے یہ جو سائڈ میں جو ٹھیلے ویلے لگا کے بیچتے ہیں میں نے وہاںہ پ کھائی تھی ایک بار تو اس میں نا میں نے اس کو دیکھا کیسے بناتے ہوئے اس نے ایسے ہی پانی میں میگی ڈال کے اور اس کے بعد مرچا اور ٹماٹر اور پیاز اس کو کٹ کر کے اس میں ڈال دیتا ہے اس کے بعد اس کو بوائل کرتا ہے اس کے بعد پھر اینڈ میں اس میں مسالہ ڈال اور اس کے بعد پھر دھنے کے پتی اور سرا سے تو بہت ٹیسٹی مطلب بہت اچھا اچھی تھی اس کی میگی جو میں نے کھائی تھی تو میں نے کہا آج گھر پہ ٹرائی کرتی ہوں لیکن مرچا زیادہ ہو گیا ہے نمک کا اتا پتا نہیں ہے بہت بہت واحیات بنی ہیں
اچھا تو یہ آپ کو ایسے نہیں بنانا چاہیے تھا نا مطلب میں بھی ایک بار ٹرائی کی ہوں ٹاٹر اور مرچی اور دھنیا سب ڈال کے کرنا پہلے میگی کو نا ایک منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے صرف کیونکہ میگی کیا ہے دو منٹ میں بن جاتا ہے تو اس کو ایک منٹ کے لئے بلاے بوائل کر دینا اس کے بعد پھر دوسرے پین میں تھوڑا سا مطلب تیل میں ڈالتی ہوں اور تھوڑا ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد مرچی پاؤڈر اور آ بس مرچی پاؤڈر ڈالتی ٹماٹر کٹ کر کے اور ہری مرچ کٹ کر کے اس کو تھوڑا گلا دیتی ہوں اس پھر اس میں وہ جو میگی جو بوائل کیا ہوا رہتا ہے نا
ہم ہم ہم
اس کو اس میں ڈال کے پھر فرائی کر دیے اور اس کے بعد آ پھر اس میں تھوڑا سا گارنشنگ کے لیے دھنیا دال پھر وہ بہت ہی اچھا لگا تھا مجھے تو
اچھا تو یہ اس میں آپ جیسے میگی کو بوائل الگ کرتی ہیں اور جو مرچی اور مسالہ بناتی وہ الگ
وہ الگ ہاں کیونکہ کیا ہے نا کہ وہ میگی تو دو منٹ میں تیار ہو جائے گی اس کے بیچ میں اگر ہم ڈال دیں گے تو کیا میگی بہت زیادہ
ہاں ہاں یہ بات تو صحیح کہی ہے آپ نے چلیے میں اس طرح سے بھی ٹرائی کرتی ہوں آپ نے وہ کورین اسٹائل میں ٹرائی کی ہے کیا جیسے کچھ کورین لوگ ہوتے ہیں اس میں وہ جیسے اس میں سسمے وغیرہ کو کچھ کر کے نا بہت ایے تیل سا کچھ اس کے پر ڈالتے ہیں میگی کے اوپر وہ کبھی ٹرائی کی ہے آپ نے
نہیں میں نے تو نہیں ٹرائی کیا آپ کی ہیں
ہ ہ دیکھتی ہوں انسٹاگرام پہ بناتے ہیں اسٹائل لسک میں بناتے ہوئے لیکن کبھی ایسا بنایا نہیں کہ جیسے مطلب سیو کر لی تھی انسٹاگرام پہ ریل پھر کبھی بنایا نہیں یہاں کبھی ٹرائی کیا ہو اور ان کا نا مسالا کچھ الگ طرح کا آتا ہے جیسے وہ
ہاں ہاں وہی مجھے پتا نہیں کیا وہ ان کے جو اسٹائل کا جو رہتا ہے نا وہ مجھے پسند نہیں میں کیا ہے تھوڑا یہاں دیسی کا دیسی تڑکا ڈال دیتی ہوں جیسے مرچ مطلب کہ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دینا مطلب وہاں کے لوگ نہیں ڈالتے ہیں نا یہ سب وہ لوگ شاید چائنیز ڈس کے لیے کچھ اور ہوتا ہے نا ڈالنے کے لیے
ہاں ہاں ہ ان کا نا مطلب مجھے تو پتا نہیں کیسا لگتا ہے ہر چیز کچی لگتی ہے مجھے تو جتنی اتنی تیزی سے بناتے ہیں
ہاں وہی تو میں تو اپنے سے اسٹائل میں بناتی ہوں پاستا بھی ایس بناتی ہوں میرے گھر والے سب کو پسند ہے ویسے
دوپہر پاستا کیسے بناتی کیونکہ میں میرا بھی بہت میں مطلب میں بہت چھوٹی تھی تب میں پاستا بنی لیکن میرے بھائی لوگ بول ہیں کہ تمہیں پاستا بنانے آیا ہی نہیں تم اتنے سال سے پاستا بنا رہی ہو لیکن تم اگر اتنا بنانے پہ تو انسان سکسیسفل ہو جاتا ہے بناتے بناتے دیکھیے ہاں ااس کو آ جاتا ہے ڈھنگ لیکن تمہیں پاستا بنانے آیا ہی نہیں آج تک اتنا مطلب اچھا نہیں میں نے جیسے ہی بوائل کر دیتی ہوں پاستا کو پہلے پھر اس میں وہی تیل میں مرچا اور اس کے بعد جو ہے ا اور پیاز اور ٹماٹر اور شملہ مرچ وغیرہ یہ سب چیزے جتنے بھی ویجیٹیبلس ہو سکتے ہیں اس کو پہلے وہی کر کے سوٹے کر کے اس کے بعد اس میں مسالہ ڈال کے اس کےبعد پھر جو پاستا بوائل کی رہتی ہوں وہ اسی میں ڈال دیتی ہوں لیکن اچھا نہیں بنتا ہے
اچھا میں تو مطلب تھوڑے پیوری والا بناتی ہوں ٹماٹر پیور والا تو وہ بہت اچھا کیوںکہ یہ میں ٹرائی کرتی ہوں تو وہ کیا رہتا ہے نا پاستا کے اس میں وہ جا نہیں پاتا ہے وہ ٹماٹر جو ہے نا الگ الگ ہو جاتا ہے اور پیور جو رہتا ہے نا وہ ایک دم اس میں اس میں مل جاتا ہے اور پورا بہت اچھا لگتا ہے وہ ٹیسٹ
پیوری فارم میں کیسے بنتا ہے یہ
پیوری فم میں وہی پاستا کو پہلے بوائل کر دینا ہے اور اس کے بعد کیونکہ پاستا نا زیادہ ٹائم لیتا بوائل ہونے میں ہاں اور اس کے بعد پھر دوسے پین میں وہی میں مطلب بولی نا ادرک لہسن میرا ڈالنا ضروری ہے
ہوں ہوں ہوں ہوں
ہاں ادرک لہسن ڈالے پہلے تیل میں تھوڑا سا ا رائی ڈال دیتے ہیں
اچھا اچھا اچھا رائی رائی رائی سے کیا ہوتا ہے پھر
رائس سے کیا ہے نا فلیور بہت اچھا آئے گا
اچھا اچھا اچھا اوکے پہلی بار سن رہی پاس س میں رائی ڈالتے ہوئے ایکسپریمنٹ کروں گی میں
بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بناتی ہوں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے وہ بھی بالکل ایک دم مطلب ایک چھوٹا اسک اسپون ڈالتی ہوں مطلب ہلکا سا ٹیسٹ بسا ہے اور ٹماٹر جیسے اگر آدھا کلو پاستا ایک کچھ بھی ایک پاؤ لے رہے تو کم سے کم آدھا کلو ایک کلو ٹماٹر چاہیے ہوتا تا اس کے لیے
اتنا زیادہ مطلب مجھے لگتا ہے آپ ٹومیٹو سوس پاستا بناتی ہیں
ہاں
وہ پیوری کے فارم میں نا اس کو پیوری بنا کر پھر اس میں ڈالتی ہیں اور اس طرح سے وائٹ سوس پاستا بناتی ہیں
نہیں وائٹ سوس پاستا مجھے اچھا نہیں لگا وہ تھوڈا میٹھا ٹیسٹ آنے لگتا ہے نا تو مجھے چٹپٹا زیادہ پسند ہے تیکھا ایک دم پسند ہے
ہاں ہاں ہاں
پھر وہ ٹماٹر کو کیا کرنا چوپ کر کے مکسر میں پیس دیتے ہیں کئی لوگ بوائل کرتے ہیں نا بوائل نہیں کرتی ہوں میں اس کو مکسر میں پیس دیتے اور اسی کے ساتھ مرچ بھی ہری مرچ بھی اور اس کے بعد وہ جو فرائی وہ جو یہ کرتے ہیں ہے نا مسالا اس میں ہے نا تھوڑا سا مرچی پاؤڈر ڈال دیتے ہیں اور منوا تو ہلدی بھی ڈال دیتے ہیں بالکل ایک تھوڑا سا بالکل اس کے بعد پھر وہ پیوری جو رکھ تے نا اس کو ڈال کے اور خوب بھونتے ہیں جب تک وہ تیل نہ چھوڑ دے اور اس کے بعد پھر وہ پاستا ڈال دیے
ہوں ہوں ہوں
اور پھر تھوڑا سا کالی مرچ مطلب کہ بلیک پیپر جو ہوتا ہے نا وہ ڈال دیتے اوپر پر سے اور وہی دھنیہ پ پتی ڈال کر کے بہت ہی اچھا لگتا ہےاپ ٹرائی کیجیے گ نا کبھی
اس میں ٹماٹر کی وجہ سے جیسے تھوڑا میٹھا پ پنی رہتی
نہیں نہیں نہیں نہیں گرین کیونکہ وہ ہری مرچ بھی پیس دیتے ہیں نا اس
اچھا اچھا اچھا اچھا اوکے تو آپ ٹماٹر کو کیسے پیوری بنات س سمپل سے پیا مطلب ٹماٹر کو مکسی میں ڈال کے سیدھا گرائنڈ کر دیتے
ہاں ہاں سیدھا گرائنڈ کر دینا تو اسی لیے تو اس کو بھوننا پڑتا ہے نہیں تو وہ پتا ہے چلے ایسا فلیور آنے لگے گا
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں سمجھ رہی سمجھ رہی یہ ٹرائی کرتی ہوں یہ بھی اچھی ریسیپی لگ رہی ہے مجھے تو
ہاں یہ بت کیا ہے ان کے حساب سے بناتے ہیں جیسے مطلب وہاں ان کی ڈش ہے تو ویسے بنانے پہ نا وہ اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے مجھے تو بالکل نہیں پسند آتا ان کے حساب کا ٹیسٹ تو میں اپنے فلیور ڈال دیتی ہوں
تو یہ بس خالی آپ یہی ریڈ سوس پاستا ہی بناتی ہیں
ہاں کیونکہ پسند بھی تو ہونا چاہیے نا وہی کھانا چاہیے جو انسان کو پسند ہو
ہاں یہ بات بھی ہے لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہم ہمارا من بھر جاتا ہے کہ ایک ہی جیسا کھاتے کھاتے تو ٹرائی کرنے کا من کرتا ہے کہ کچھ اور طرح کا ٹرائی کریں ہے نا
ہ تو وہی بات ہے تو آپ کو کوکنگ آتا ہے یا تو پھر ایسے نارمل تھوڑا بہت
نہیں مجھے کوکنگ نہیں آتی مجھے کوکنگ سیکھنی ہے م مطلب میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اب تو کوکنگ سیکھ لو کب سیکھو گی اب
اچھا تو آپ بالکل نہیں کوکنگ کرتے ہیں
بالکل بھی نہیں مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ ا پت نہیں کیوں میں صحیح بتاؤ ٹو بی آسٹ کی مجھے جیسے لگتا ہے کہ نہ کہ کوکنگ جو ہے نہ مطلب جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت انٹرسٹ لے کے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بہت اچھا بناتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے جو بنا لیتے لیکن ان میں سے میں دونوں دونوں نہیں ہے میرے اندر کہ ہاں میں انٹرسٹ لے کر کے بناؤں مجھے لگتا ہے کہ کھانے پکانے کا کون اتنا اہتمام کرتا ہے بھائی اب بس کھا لیا چپ چاپ پڑھی رہو
تو آپ کے باہر سے آڈر کرتے ہیں یہ امی بناتی ہیں
نہیں امی بناتی جیسے نہ ہم نے ایسے ٹائپ کا کام بانٹ لیا جیسے میں سالن نہیں چھوتی ہوں کیونک اگر میں سالن بنا دوں گی تو کوئی نہیں کھائے گا گھر میں تو تو میں ایسے یہی ہے کہ جو بیسک بیسک کام ہوتا ہے نہ جیسے چاول بنا دیا دال بنا دی روٹی سیکھ لیا میں نے روٹی بنا دیتی یہ تین کام میرے ڈن ہے ایک دم بالکل خود میں کر دیتی ہوں باکی جو سالن والا کام ہوتا ہے جو مین ہوتا ہے جو امی کہتی ہیں کہ جو تمہیں سیکھنا چاہیے وہ میں بالکل مطلب ا پیچھے رہتی ہوں کہ اس پے یے ابھی خراب ہو جائے گا پھر سب کا منہ بن جائے گا کہ کوئی نہیں کھائے گا پھر اس لیے اس وجہ سے بھی ریسوں ہے اور دوسری بات یہ کہ نہ انٹرسٹ کی بات ہے مطلب مجھے پتا نہیں کیوں پتا نہیں کیوں کھانے میں ہر چیز میں میں سیکھ لوں گی ہر کام میں کر لوں گی دنیا بھر کے لیکن کھانے کو لے کر کے مجھے پتا نہیں کیوں عجیب سا جیسے یا کانفیڈینس نہیں رہتا ہے مجھے کہ میں بنا پاؤں گی اچھا یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو رہتا ہے میرے ساتھ اسی لیے میں نہ تھوڑا سا کرتی ہیں لیکن میں لڑکی کو دیکتی ہوں اتنا اچھا اچھا بناتی ہیں کھا کھانا کھاتی
اب کیا لڑکیوں کو تو بنانا ہی پڑتا ہے نہ پرابلم تو یہ ہے جیسے آپ بتا رہی آپ کے ہسبینڈ بولتے ہیں
ہاں بناتے کے کہ ہاں کہتے ہیں کہ بن اب تو سیکھ لو جیسے ابھی تو امی کے ساتھ ہو اور جیسے کبھی جیسے اکیے ہم لوگوں کو رہنا ہوگا تو تم کیسے پھر بناؤ گی کیسے مطلب مینج کرو گی یہ اور یہی سب چیزیں رہتی ہیں پھر اور جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں نا جیسے کبھی کبھی بہت ہی اتیمام سے کچھ چیزیں ویک میں یا کبھی بھی جیسے ان کو ٹائم ہوتا ہے تو کچھ آج چلو آج ٹرائی کرتے ہیں یہ ریسیپی ٹرائی کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہے میرے اندر کے ہاں مطلب میں سیو کر کے سب چیز رکھوں گی کہ میں یہ ٹرائی کروں گی لیکن وہ دن کبھی آ تا نہیں کہ میں ٹرائی کروں پتا نہیں کیوں یہ مطلب کانفیڈینس نہیں رہ نہیں کانفیڈینس نہیں رہ تا ہے یہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹ نہیں رہتا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا ہے بیسکلی
ہاں مجھے مطلب کہ پسند تو نہیں ہے لیکن وہی ہے نہ کہ لڑکیوں کو سیکھنا پڑتا ہے تو میں ڈیلی بیسک وا مطلب جو ڈیلی کھانا ہوتا وہ تو بنا لیتی ہوں لیکن اگر مجھے کوئی نیو ریسیپی ٹرائی کرنا ہو تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ پتا ہے کیا ہوتا فرسٹ ٹائم جو بھی ریسیپی ٹرئی کرو وہ نہیں
نہیں اچھی بنے گی بالکل یا تو آپ بال الکل اتنا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بناتے بناتے بالکل اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ میں ریسیپی ٹرائی کر رہی ہوں تو مجھے اس میں یہ چیز اتنی ڈلنی ہے اور اس چیز کو ڈالنے سے یہ افیکٹ پڑتا ہے جیسے امی لوگ کچھ ٹرکس بتاتی ہیں جیسے میری کچھ کچھ ٹرکس بتاتی ہیں کہ ایسے کرو گی تو یہ چیز ایسے ہوگی وہ اتنا بنائی ہے تو وہ ان کے ان کے دماغ میں رہتا ہے کہ تو وہ نئی چیز بھی ٹرائی کریں گی تو بھی وہ اچھا بنائیں گی یہ بھی ہے اور وہ ایکسپر ایکسپریمنٹ کرتی رہتی ہے نا تو جیسے کوئی چیز ہے بچی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ایکسپریمنٹ کر دیتی ہے جو کی بہت اچھی بن جاتی ہے اور وہ ہم لوگوں کا تو دماغ اتنا چلے گا ہی نہیں کہ ہاں اتنا بھی دماغ
ہاں تو وہ ایکس مطلب کہ وہ ایکسپیرئنس ہوتے ہوتے جو بھی ہے نا وہ ایکسپریئنس ہونے کے بعد ہی آتا ہے
ہوں ہوں وہی چیز ہے تو وہی ہے مسئلے مسائل سیکھنے کو تو بہت کچھ یہی ہے کہ کوکنگ میں تو مطلب میں دیکھتی ہوں اتنا اچھا اچھا لوگ بناتے ہیں ریسیپیز بناتے ہیں اور کتنا بھی تو لوگ یوٹیوب پہ اپنا چینل بنا بنا کر کے الگ الگ طرح سے کرتے ہیں انسٹاگرام پہ کتنا کتنا کچھ ہے
نہیں لوگ جیسے نارمل لوگ ہیں کچھ بھی بنانا ہوگا تو ہم لوگ نہیں پتا کیسے بنانا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ترنت سرچ مارتے یوٹیوب پہ اور جتنے بھی کنٹینٹ وہ جو ہے انفلوئنسر جو بھی جو کر رہے یہ سب کوکنگ کا تو ان لوگ کو پروفٹ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا چینل چل جاتا ہے سب کو فائدہ ہے اس طرح سے
بکل بالکل بالکل تو یہی ہے چلیے ٹھیک ہے اوکے
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ